ہیلو
ولیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی میں بڑھیا آپ فرمایے آپ کیسی ہیں
جی ہم بھی بالکل خیریت سے ہیں آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے آپ کے گھر پہ
جی کچھ نہیں آپ بتائیے کھانا وانا پک
ہمارے یہاں تو بڑا موسم بگڑا ہوا ہے ابھی تو جانتی ہیں آپ بارش کا موسم چل رہا ہے تو بار بس ہوا اندی چل رہی ہیں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یوہی
جی جی
آپ بتائیے کھانا پک گیا آپ کے گھر پر
جی نہیں ابھی نہیں آپ ابھی نہیئ اتنی جلدی کون کھاتا ہے اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہے
ہمارے گھر پہ یہ ہے ہماری امی پکا رہی ہیں بس پک رہا ہے کھانا ہم بیٹھے ہوئے ہیں بارش کی مزے لے رہے ہیں تھوڑے بارش جو گر رہی ہے باہر اس وجہ سے
بالکل صحیح فرما رہی ہے آپ بارش ہمارے یہاں ابھی بی ہو رہی ہے موسم بڑا سہانا ہو رہا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہو رہا ہے اب کیا ہوتا ہے نا جب گرمیاں آئی تھی یا گرمی ہو رہی تھی تو مانو جیسے ہمیں بہت تھکاوٹ بہت پریشانیاں ہو رہی ہم پریشان ہو رہے تھے اور جب سے ٹھنڈک آیا تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم موسم اچھا ہونے کے کارن ہم کافی سوستھ محسوس کر پا رہے ہیں
بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ گرمیوں کے موسم کے بعد کی بارش ہوتی ہے تو وہ بھی اتنا اچھا نہیں لگتا موسم ٹھنڈا تو ہوتا ہی ہے پر ساتھ ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا بھی نہیں پاتے ہیں ہم اپنے کام بھی نہیں کر پاتے ہیں کام بارش کی وجہ سے
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ کیا ہے نا بارش ہو جاتی ہے کیچڑ ہو جاتی ہے نہیں جا پاتے دیکھیے گرمی میں گرمی سے پریشان تو ہم کہیں نہیں جا پاتے بارش میں بارش سے پریشان جب اتنی بارش ہوتی ہے تو ہم ویسے کہیں نہیں جا پاتے بس ہم ہم محترماں کی زندگی تو بس ایک کچن تک ہی سیمت رہ گئی ہے کھانا پکاؤ کھانا کھلاؤ بچے سنبھالو اسکول بھیجو
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ابھی دیکھیے ہمارے یہاں تو دو دن سے لگاتار ہمارے یہاں تو دو دن سے لگاتار بارش ہو رہی ہے بالکل بالکل کل ایک منٹ کے لیے بارش بند نہیں ہوئی ہے اس وجہ سے نہ یہ ہمارے گھر کے کوئی دفتر ار جا پائے ہیں نہ بچوں بچے اسکول جا پا رہے ہیں ن ہم کسی کام سے باہر جا پا رہے ہیں مطلب کچھ کام ہی نہیں ہو پا رہا ہے ہمارا بالکل بھی بارش کی وجہ سے
جی جی تم صحیح فرمارہی ہے اب کیا کر سکتے ہیں
بالکل ابھی بھی موسم اب ان موسموں میں تو بارش کا موسم ہی آ رہا ہے اب تو بارش بارش تو ہوگی ہی بالکل اب اس کا بھی کیا ہو سکتا ہے ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے آپ بتائیں آپ کو کون سا موسم پسند ہے زیادہ
جی موسموں کی بات تو ایسی ہے جو بھی آجاے دیکھو دکھ تکلیف تو سب میں ہی ہوتے ہیں گرمی ہوتی ہے تو گرمی سے زیادہ پریشان بارش ہوتی ہے تو زیادہ بارشوں سے پریشان ٹھنڈک ٹھنڈک کتنی ہو جاتی ہے کہ ٹھنڈک بھی بس
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ
کچھ نہیں
پر ایسا ہے کہ ٹھنڈ ٹھنڈ کا موسم سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے ہمیں تو ایسا لگتا تا ہے کیونکہ ٹھنڈ کے موسم سب میں جی جی
ٹھنڈک مے یہ ہے کہ ہم کہیں جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں لیکن وہ ہے کہ دیکھو سب کے موسم الگ الگ ہوتے ہیں ٹھنڈی میں ٹھنڈی زیادہ ہوتی ہے جنوری کے ٹائم میں تو مان لو اتنی ہوتی ہے کہ ہم گھر سے باہر تک نہیں نکل سکتے
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
جی اور آپ بتائیے آپ کو کون سا م
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ لیکن ایسا ہوتا ہے ہمیں تو سب سے زیادہ ٹھنڈ کا موسم ہی بہتر لگتا ہے کیونکہ ٹھنڈ کے موسم میں کم سے کم نہ دھوپ کی تکلیف ہوتی ہے نہ گرمی جیسی کوئی تکلیف ہوتی ہے نہ ایسا بارش گرنے جیسا تکلیف ہوتا ہے کوئی ٹھنڈ میں موسم میں یہ ہے اب سویٹر پہن کے گرم کپڑے پہن کر اب باہر جا سکتے تی ہیں اس میں آپ کو ایسا کچھ منع نہیں ہے کہ آپ باہر جا ہی نہیں سکتی بالکل بھی
جی جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ہاں یہ تو راحت ہوتی ہے کہ ہاں چلو ہم ادھر جا سکتے ہیں ادھر جا سکتے ہیں ایسا
بالکل بالکل ہم بھی یہی سوچتے ہیں ہمیں تو ٹھنڈ کا موسم سب سے زیادہ بہتر لگتا ہے کیونکہ ہمیں ٹھنڈ کے موسم میں نا باہر سیر پہ جانا بےحد پسند ہے ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ٹھنڈ کے موسم پہ روز شام کو ہم باہر سیر پر جائیں ہمیں اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے ٹھنڈ کا موسم
جی صحیح فرما رہی ہیں آپ ٹھنڈک تو خیر چلو کپڑے بھی پہن کے ہم جا سکتے ہیں گھوم پھر سب ہے اور ویسے کہئی گھومنے کا سوچ رہی ہیں آپ
ابھی تو کہیں نہیں ابھی تو آپ جانتی ہی ہیں ابھی تو اسکول کالج سب کے کھل رہے ہیں تو ابھی تو کہیں جا ہی نہیں سکتے ان دنوں اور پہلی بات بارش کے موسم میں تو کہیں جانا ہی مطلب سوچنا ہی نہیں چاہیے بالکل بھی کیونکہ کہیں پہ بھی آندھی طوفان کچھ بھی آ سکت تا ہے کبھی بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے ان ساری چیزوں کا
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ وه تو ہے اور جیسے مانو بہت برسات کی وجہ سے بہت لوگوں کو کتنے کتنے نقصان ہو رہی ہیں
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ ابھی تو ہمارے یہاں دو تین دن سے لگاتار بارش ہو رہی ہے مطلب اتنی بارش ہوئی ہے کہ بالکل رکی ہی نہیں ہے دو تین دن سے تو اتنی ساری سڑکوں پہ جتنے گڈھے ہیں یا پھر جو بھی چیزیں ہیں لوگوں کے گھر جتنے اپنے ہیں جن کے ندی تالاب کے آس پاس ان ساروں کے گھر تک بھر گئے تھے بچارے مطلب لوگ اتنے پریشان ہو گئے تھے انہیں اتنی تکلیف ہو رہی تھی ان سب چیزوں کی وجہ سے کہ ہم کیا بتائیں بچارے ادھر ادھر ادھر بھی نہیں جا پا رہے ان کے گھروں میں پانی بھر گیا ساری چیزوں سے مطلب بارش کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے وہ لوگوں کو
جی جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہو اپ اب کیا کر سکتے ہیں برسات بھی تو ہے
بالکل لیکن بارش بھی ایسی ہوتی ہے کبھی کبھی تو ایسا لگے گا بارش اتنی تیز سے ہوگی لیکن تب ہوتی ہی نہیں ہے اور جب انسان کو احساس ہی نہیں رہتا کہ بارش ہونے والی ہے تب اتنی تیز بارش ہوتی ہے کہ اس کے بعد رکنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے بالکل بھی
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہے آپ
آپ کا آپس آپ کو کون سا موسم سب سے بہتر لگتا ہے
جی جیسے کہ ابھی بتایا کہ ٹھنڈ میں ٹھنڈ زیادہ گرمی میں گرمی زیادہ اب ٹھیک ہے دیکھو موسم ہمارے حساب سے نہیں چلتا ہے نا
بالکل وہ تو ہے
اللہ کے کہر سے کوئی کسی کو نہیں وہ کر سکتا لیکن ہاں ٹھنڈک اچھی لگتی ہے ہمیں فروری کا مہینہ زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ فروری کا جو مہینہ آتا ہے نا اس میں نہ ہی زیادہ ٹھنڈ رہتی ہے اور نہ ہی زیادہ گرمی رہتی ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں فروری کا مہینہ تو بے حد ہی خوبصورت مہینہ ہو ہے مطلب اس میں ہلکی سی ٹھنڈ اور ہلکی
ہاں
کسی موسم وہ دونوں کے مطلب میل جل میں اتنا اچھا موسم ہو جاتا ہے فروری کا کہ ہم مطلب ہمیں تو فروری کا مہینہ ہمیں بھی بہت زیادہ پسند ہے پر ہمیں ہلکی کسی ٹھنڈ بھی ہوتی ہے وہ بھی جیسے نومبر ہو گیا اکتوبر کا مہینہ ہو گیا وو ساری چیزیں بھی بےحد اچھی ہے
بالکل صحیح فرمارہی آپ ہاں جیسے کہ اکتوبر نومبر فروری یہ کوئی مہینہ ایسے ہوتے ہیں جو کافی اچھے رہتے ہیں
بالکل اور گرمی کے موسم میں سب سے بیکار چیز تو ہمیں یہ لگتی ہے کہ ہم کچھ بھی چیز زیادہ کھا نہیں سکتے زیادہ دیر کے لیے ہم گرمی میں باہر نہیں رہ سکتے نہیں تو ہمیں لو پکڑ لے گی گرمی سے ہم بیمار ہو جائیں گے یا تو ہم زیادی تیل والی چیز کھا لیں گے یا پھر کچھ الٹا سیدھا کھا کا لیں گے تو اس وجہ سے ہمیں ہماری شریر میں تکلیف ہو جائیں گی ہم بیمار پڑ جائیں گے گرمی کے موسم میں یہ ساری چیزیں ہمیں بہت زیادی بیکار لگ
جی جی جی بالکل صحیح فرما رہی آپ اور کیا کر سکتے ہیں
اور ٹھنڈ کے موسم میں سب سے زیادہ صحیح چیز یہی ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے کہ کہ ہم زیادہ ٹھنڈی چیزیں نہیں کھا سکتے لیکن ٹھنڈ کے موسم میں ٹھنڈی چیزیں کھانے کا اتنا ہی زیادہ من کرتا ہے اور ٹھنڈ کے موسم میں ہم جتنی سبزیاں بنا لیں اب جتنی پھل کھا لیں آپ کو ان سب چیزوں میں الگ ہی سواد آئے گا وہ ٹھنڈ کے موسم میں اور زیادہ لاجاب لگنے لگتی ہیں
ٹھنڈ کے موسم میں تو سبزیاں بھی تو بہت ساری آ جاتی ہے جیسے گجر گوبھی کی سبزی مٹر گوبھی کی سبزی
پراٹھا بنا لیتے ہیں ان ساری چیزوں کی وہ مکس سبزی بنا لیتے ہیں مطب ہم ٹھنڈ کے موسم میں کتنا بھی کچھ بھی چیز بنا لے ان سب چیز الگ ہی تو الگ ہی سواد آتا ان کا ہمیں اسی وجہ سے ٹھنڈ کا موسم بہت زیادہ ہی پسند ہے
جی جی ہمیں بھی بہت پسند ہے ٹھنڈ تو خیر چلو ٹھنڈ کے موسم میں کتنی اچھے اچے سویٹر مفلر جو ت موجے سب پہن کے ہم کتنے اور اس ٹائم تو رنگ بھی ایک دم صاف ہو جاتا ہے ٹھنڈک میں
ہمارے شہر میں تو ایسا ہے کہ ٹھنڈ بھی ایک دم زیادہ ہی پڑے گی اور گرمی پڑے گی تو گرمی بھی بہت زیادہ ہی ہونی ہے اور اگر بارش ہونی ہے تو بارش بھی اتتی ہی زیادہ ہونی مطلب سب برابری سے ہوتا ہے یہاں
جی جی بالکل صحیح فرم رہ اب
ماشاء اللہ یہ ہے کہ ہم ہم ایسی جگہ نہیں رہتے کہ ہمیں کسی چیز کی تکلیف ہو ہم شہر میں ہے تو ہمیں کسی چیز کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے بلکہ گاؤں میں مطلب جو لوگ رہتے ہیں انہیں بہت ساری چیزوں کی تکلیفیں ہوتی ہیں
جی آج کل تو دیکھیے ویسے ٹیکنالوجی تو ہر جگہ پر آ گئی ہے آج کل تکلیف تو دیکھو زیادہ تر کسی کو بھی نہیں ہوتی ہیں
تالاب یہ ساری چیزیں بہت پاس پاس ہوتی ہیں تو انہیں ان سب چیزوں کی وجہ سے تکلیف ہونے لگ جاتی ٹھیک ہے
جی جی جی چلیے
کہ آپ سے گفتگو کر کے بےحد اچھا لگا
جی ہمیں بھی آپ سے گفتگو کر کے بہت خوشی ملی بہت سکون ملا اللہ حافظ